پلان
اپنا بتاؤ کیا حال چال سب ٹھیک ٹھاک
ہاں سب ٹھیک ٹھاک اپنا بتائیے
ہاں میرا بھی ٹھیک ہے گھر پریوار باقی لوگ کیسے ہے
سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پریوار کیسے ہیں
سب خیریت ہے اب کیا کیا ہو رہا ہے مطلب
کچھ نہیں
او وہاں پہ موسم کیسا
ابھی تو آندھی آ رہی ہیں
اور ادھر بھی مطلب موسم کافی ہوا دار ہے کیا بجلی کی سمسیا ج ہے ادھر
نہیں ادھر بجلی کبھی نہیں کٹتی
او کھانا پینا ہو گیا ہو
ہاں کھانا پینا ہو گیا آپ کا
ہاں ہمارا بھی ہو گیا گھر کے سدسوں کا
ہاں سب کا
او ہاں ہمارے یہ سب بھی ٹھیک بھیییا وہاں پہ آندھی کی آواز بھی آ رہی ہے کافی آندھی ہو رہی ہے نا
ہاں
ا تو کیا ابھی مطلب کیا ہو رہا تھا ابھی کچھ نہیں کر رہے ہو کیا
نہیں ابھی میں ا ڈ ٹپ چلا رہا
او گھر پہ لوگ کا پی لیے گھر کے لوگ مطلب کھا پی کے سو گیا کیا
نہیں ابھی تو کھانا کھائے لوگ اور آپ کے گھر پہ
ہاں ہمارے گھر پہ تو لوگ مطلب کہ کھا پی کے سو چکے امی ابو سب سو چکے ہیں ابھی ہم ہی جاگے ہوئے وہ لوگ وہ لوگ سو ہاں ہم بھی کھا چکے ہیں وہ لو صبح مطلب تھوڑا دیر سے اٹھتے ہے اور لیٹ سے سوتے ہے اسی لیے ابھی ابھی ہمیں نیند بھی نہیں آتی ہے اس ٹائم
ہ
او اور آپ کا کیا آپ آپ کتنے بجے تک صبح اٹھ جاتے ہیں
او کیا ادھر مطلب ساد کا ماحول ہوگا ابھی تو مطلب شادی کا تہوار یہ سب جا رہا ہے
السلام علیکم محترم بھائی جان
ہلو
ہاں ہیلو ج دگن پر
ہاں کافی سمے ہوگا اور سب مطلب سب ٹھیک مطلب کہ کھانا پینا کیا ہوا ہے
کھانا چاول دال چٹنیال
آپ کی بیک گراؤنڈ میں کافی ساؤنڈ مطلب کی آوازیں آ رہی ہے تھوڑا سائڈ ہو جائیے اور تھوڑا زور سے آوازیں آئی ہے آپ کا آواز تھوڑا دھیرے دھیرے آ رہا
ہلو
اور تھوڑی ادھر سے آواز کافی آ رہی ہے
وہ ہووا پڑ گیا ہے
وہ تھوڑا مطلب کہ کہیں سائڈ سے ہو جائیے ورنہ مطلب کہ بات مطلب اچھی سے نہیں ہو پاتی ہے
ہلو
ہاں اور سب ٹھیک ٹھاک مطلب کہ وہاں کا موسم تھوڑا زیادہ عجیب ہو گیا کیا
موسم پورا بمار گ ہے
او اس لیے آپ کی آواز تھوڑا کافی دھیما آ رہی ہے تھوڑا سا مطلب کہ زور سے بولا کیجے اور بتے مطلب کہ کیا آم کا کیا حال ہے ادھر وہاں کا فھلوں کا کیا حال ہے جو سیزن ہے
یہاں کا پھل کا حال بہت اچھا ہی ہے
او ٹھیک چل رہا ہے وہاں کا پھل کا بھی موسم اچھا چل رہا ہے
ہاں سبٹھیک
ابھی آم ابھی آم اور لچی چکھن موسمیا ہے ادھر
ہاں ہاں ادھر آم اور لچی کا موسم آیا ہے ابھی آم پکا نہیں ہے کچا ہے
ہاں بھی مطلب چھوٹا چھوٹا ہوا ہے نا
ہاں چھوٹا چھوٹا ہے کافی چھوٹا چھوٹا ہے
ہاں لیچی تو مطلب کہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہوگا اور تھوڑا کھٹا ٹیسٹ آ رہا ہوگا
نہیں لیجے ابھی ہوا نہیں ہے کافی چھوٹا چھوٹا ہے
تو نہیں اس دن میں نے بہت کسی کے ہاتھوں میں آم دیکھے تھے ٹکوولے دیکھے تھے مطلب کہ وہ لوگ چٹنی بنا رہے تھے تو وہی میں مجھے لگا کہئی ہو گیا ہوگاج
نہیں ابھی لیچی کا سیزن آئے گا ایک مہینہ بعد آئے گا ادھر ادھر موسم کافی بگڑ گیا اسی لیے تھوڑا آواز میں پرابلم ہو رہا اب
اور کیا مطلب سب ٹھیک مطلب کہ وہاں کا موسم تو الگ الگ رہتا ہوگا یہاں پہ تو موسم بہت عجیب رہتا ہے صبح میں گرمی ہوتی ہے شام دوپر دوپہر میں تو کافی گرمی ہو جاتی ہے پھر شام کے سمے مطلب کہ اس کے بعد مطلب کافی مطلب مطلب گرمی اور ٹھنڈی دونوں رہتی ہے اور رات میں تو کافی ہوا چلتی ہے
ہاں ادھر بھی ویسا ہی
صبح میں ایسا لگتا ہے کہ بنا پنکھا کے آدمی رہ نہیں سکتا ہے اور شام کو ایسا لگتا ہے کہ پنکھا نہیں بھی ہو تو ہوا کافی اچھی چلتی ہے
ہاں
ہاں
گاؤں میں ہے نا وہ پیڑ پودا زیادہ ملتا ہے اس لیے
ہاں گاؤں میں پیڑ پودے اب تو گاؤں میں بھی پیڑ پودے کی سمسیا آ گئی یہاں پہ بھی اب کافی پیڑ پودے کم ہو گئے
ہاں وہ جن سنکھیا بڑھنے کے کارن ہو رہی ہے
ہاں یہ تو بات ہے
اب دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہا ہے جنسنکھیا پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے
ہاں دھیرے دھیرے تو ہو رہا ہے دھیرے دھیرے سب پہ ہو رہا ہے اس کے بعد کیا مطلب کھانا وانا کیاپ کھائےائے
دال چاول سبزی اور آپ
ہم بھی اس سے وہی پورڑی کائے ہے
اچ اور
ادھر شادی یہ سب کا ماحول ہوا تو کافی مطلب دور کر رشتے دار لوگ آئے ہوں گے
ہاں شادی وادی ہوتے ہیں تو یہاں کے بہت دور دور کا بھی رشتہ آتے ہیں
ہ کافی دنوں بعد ملے ہوں ہ گے آپ لوگوں سے کم کوئی کوئی ایسے رشتے رشتے دار ہوں گے جو صف ت مطلب کہ گھر کے تہواروں یہ سب میں آتے ہوں گے اور مطلب کہ کافی دنوں بعد ملے ہوں گے جو کہ دوست سال ڈھائی سال اتنے سال بعد ملے ہوں گے نا
ہئے تو ہے ہی آج کل
بچے لوگ سے گھر بڑا ہوگا آج کل ایسا ہے مح
ہاں اچھا ایسا ماحول ہوتا ہے
ہاں
ہاں فنکشن وکشن ہوتا ہے تو گھر تو بھاڑا کلا لگتا ہے نا
ہوں ہمارے یہاں بھی مطلب ایسا ہی ہوتا ہے تہواروں میں مطلب کہ کافی لوگ گھر بھرا ہوا رہتا ہے
ہوں
وہاں پہ مطلب کہ آواز وواز سورس شرابا والا بھی حال ہوگا کیونکہ وہاں پہ کافی شادی ہوگی نا
ہاں
ہاں یہاں پہ بھی مطلب کہ کافی شور شرابا والا بات مطلب کافی شادی ہے یہاں پہ بھی
ہوں گھر بتائیے
ہاں سب ٹھیک ہی ہے ابھی مطلب کیا ابھی پڑھائی لکھائی ٹھیک چل رہا ہے آپ کا
ہاں پڑھائی لکھائی ٹھیک ہی چل رہا اور آپ کا
ہاں میرا بھی ٹھیک ہی چل رہا ہے مطلب کہ ہاں میں مطلب کہ سمجھ لیجیے اچھا ہی چل رہا ہے گھومنا پھرنا ہوتا
ہ ہ گھومنا پھرنا ابھی دھوپ ووپ ہوتا ہے نا اس لیے گھومنا پھرنا اب نہیں ہوتا ہے
گھومنا پھرنا نہیں ہوتا ہے چلیے یہ بھی اچھا ہے دھوپ میں ابھی ویسے ٹائم نکلنا بہت بڑی بات ہے کیونکہ دھوپ کافی نکل رہی ہے نا
ہاں اس سے بہت ہے
ا م تو اب ایک چھت ہی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ چھاؤ بنا رہت ورنہ بہت پروابلم بھی ہوتا ہے بہت س سمسیا ہوتی ہے دھوپ میں پورا شریر پسی تینوں سے بھگ جات
ہاں چھتری رکھنے سے بھی تو پسینہ ہو جاتا
اب پھر بھی یہ تھوڑا سا چھاؤ دیتا رہتا ہے جو آپ دھوپ سے بچ سکتے ہیں ورنہ نہیں تو کافی پروبلم ہو جائےا کافی سمسیا ہو جاتی تیی ہے اس طرح
ہاں
آپ ہم بھی نہیں کرتے ہیں تو چھتری رکھ لیتے ہیں کہ مطلب کہ سمسیا کا تھوڑا سا بھی تو مطلب مدد دے گا نا دھوپ سے کیونکہ اب گاؤں میں اب مطلب کہ جو مطلب کہ مطلب اھی شہر ہے شہر کے بیچوں بیچ روڈ ہے اور مطلب وہاں پہ تو مطلب پیڑ پودا کافی کم ہوتا ہے وہاں پہ مطلب کہ بازار بن گیا ہے تو مطلب اس کارن وہاں پہ دھوپ کافی فی پڑھتے
ہاں وہاں پہ دھوپ ب اور اون چائے بھی زیادہ ہے نا اس اس لیے ہ
اس لیے وہاں پہ دھوپ کے کارن مطلب کہ شریر جلنے لگتا ہے اس ٹائپ کا ہوتا ہے
ہاں اور پورے پسینے سے بڑھ جاتے ہیں
اور کافی مطلب وہاں پہ ٹھنڈ رکھنے کا تھوڑا بھی کوئی اپائے ہی نہیں ہے اس کارن
ہوں
ادھر ادھر موسم پر رات کو موسم کافی اچھا ہے رات کو تو ٹھنڈ لگتی ہے رات کو اچھی لگتی ہے نا
ہاں ادھر تھوڑی رات کا موسم تھوڑی عجیب لگتا ہے
کچھ دن کا اور بات ورنہ پھر مطلب کہ اب موسم دھیرے دھیرے مطلب کہ اچھا ہو جائے گا اور مطلب کہ اب تو برسات کا دن آ ہی جائے گا نا
ہوں
دھیرے دھیرے برسات آئے گا اور اس کے بعد ٹھنڈی پھرا جائے گا ٹھنڈی کا موسم کافی اچھا ہوتا ہے گرمی کے مقابلے
ہاں ٹھنڈی کا مطلب موسم بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں اتنا دھوپ بھی نہیں لگتا ہے اور دھوپ میں رہنا لوگ پسند بھی کرتے ہیں جس سے وٹامن ڈی ملتی
ہاں یہ بھی صحیح ہے کیونکہ ٹھنڈی مطلب کہ ٹھنڈی موسم جو ہوتا ہے اس میں آپ کو پربلم بہت کم ہوتی ہے سمسیا کافی کم ہوتی ہے د تو گرمی کا موسم سموسیہ کافی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو مطلب بینک کارڈ میں بھی پرابلم ہونے لگتا ہے دھوپ میں جانا دھوپ میں آنا کام کرنا یہ سارا پرابلم کی بات ہو جاتی ہے بہت مشکل کام ہو جاتی ہے نا
ہاں
ہاں چلیے آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا اللہ آپ کے پریوار کو سخھی رکھے اللہ حافظ
السلام غلام بھائی تھائڈ چلیے ٹھیک ہے دائی جان